السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
لمبال کام
وعلیکم السلام اور خیریت سے ہو
ہاں خریت سے ہیں آپ فرمائیے آپ کہہ سکتے ہیں
والدین کے خیریت سے ہے
ہاں جی
الحمد للہ اور چائے ناشتہ ہو گیا آپ کا
ہاں چاہے ناشتہ تو ہو گیا کھانا بن رہا ہے
ماشاء اللہ کھانا بھی ہو گیا
ہاں بنا رہے ہیں
الحمد للہ چلو اچھی بات ہے دیکھیے انسان کو صبح ناشتہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر انسان انان جو ہے ناتہ نہیں کرتا تو اسے جو ہے چکر آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ کھانا گرمی میں بھی ایسے لیٹ تک بات ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں کچھ پیٹ میں ڈال لی صبح کا ناشتہ کرنا کرنے سے کیا ہے م چکر وغیرہ نہیں آتا
ہاں جی
اور سنائیے کیا موسم کا کیا مزاج ہے آپ کے وہاں
ہوں ہوں یہ موسم ہے نا بس گرمی بہت ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے ابھی تھوڑی بہت ہوتا ہے
مسلہ الحمد للہ ہمارے یہاں تو کل سارے کل شام سے ہی اتنی تیز ہوائیں چل رہی ہے اور تھوڑی ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی تھی ماشاء اللہ ساری رات الحمد للہ ٹھنڈی ہوا چلی مزہ آ گیا ون مل گیا راحت مل گئی اور ابھی بھی جو ہے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے ہوائیں چل رہی ہے ابھی بھی
جی موسم کو تو یہ کہ ابھی بادل تو ہو رہے ہیں بٹ گرمی بہت تیز ہو رہی ہے
اچھا اچھا آپ کے وہاں گرمی ہے الحمد للہ ہم تو جو ہے ہمارے یہاں تو پیڑ پودے ماشاء اللہ بہت سے اچھے پیڑ پودے ہیں ہوائی چل رہی ہے گرمی کا میں احساس نہیں ہو رہا آج
اچھا پھر ا ہل دن کو بنے شام کو ن اٹ باہر سوئیتی تو تو رات ملی تھی لیکن اب تو گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ شایدے پھر سے بارش ہو رہی ہے
نہیں جاک نہیں جاک جی الحمد للہ ہم بھی کیا ہے کولر میں سوتے ہیں لیکن کل جو پانی کی جو موٹر ہوتی ہے کولر میں وہ چلانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اللہ کی قدرت سے ویسے ہی آلریڈی ٹھنڈی ہوا کولر کھینچ رہا تھا ماشاء اللہ مزہ آ گیا
ہوں
جی آج بھی موسم ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ آج بارش ہوگی کل تو الحمد للہ کئی کئی علاقوں میں جو ہے بارش ہوئی تھی ماشاء اللہ اور ہمارے یہاں بھی تھوڑی بہت ہوئی تھی زیادہ نہیں ہوئی لیکن ٹھنڈائی وغیرہ آ گئی تھی راحت مل گئی تھی ا دیکھیے سب یہ گرمی
کہیں پہ بارش کرتا ہے کہیں پہ کچھ بارش بھی نہیں ہوتی ہے
جی جی دیکھیے گرمی جو پڑنے کا کارن ہے وہ ہے پیڑ پودے پیڑ پودے کٹنا کہ لوگ باغ جو ہے اپنے پیسوں کی بچت اپنے گیس کی بچت کرنے کے چکر میں جو ہے گیلے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں پھر ان کو کاٹ کر ان کو سکھا کے ان کو چولہے جلانے میں استعمال کر لیتے ہیں تو یہ غلط ہے
صحیح فرمایا آپ نے ایک دم
دیکھیے ہم ہم نے تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ پیڑ پودے اگر مانو کہ پیڑ کوئی سوکھا ہے اگر گیلا ا گیلا پیڑ سوکھ رہا ہے اور وہ بڑ نہیں رہا اس کی جڑیں ختم ہو گئی ہو تو آپ جو ہے بے شک اسے کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں اور جلا سکتے ہو اور اس کی جگہ جو ہے آپ پانچ پودے لگائیے ماشاء اللہ آپ کو آکسیجن لینے میں دقت نہیں آئے گی اور جو ہے پیڑوں پیڑ پودے کی کمی نہیں آئے گی
ہوں
جتی میں
یہ بات تو آپ نے صحی فرمائی کی آپ جیسے ایک سوگا پیڑیا کیسا بھی کاٹتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ زیادہ نہیں تو پانچ تو لگ ہوں
ہ ہاں صی ہے
ہاں جی اس سے پرکرتی کو نقصان بھی نہیں ہوگا اتنے زیادہ اور ہمیں بھی ایسی گرمی ایسی حالاتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا
بے شق بے شخ صحی فرمایا بالکل
ج
ج دیکھیے کئی کیا ہوتا ہے دیکھیے ب جو پودے وغیرہ ہم لگاتے ہیں آپ دیکھیے پودے لگانے کا اگر صحیح ٹائم دیکھا جائے تو بارش کے ٹائم پہ ماشاء اللہ کیا زمین جو ہے گیلی ہو جاتی ہے اچھے سے مطلب گیری ہو جاتی تو ہم پودے لگاتے ہیں نا تو جڑے جلدی سے پکڑ کرتی ہے اس کی
ہوں
اور جو ہے پودے لگائے تم اس کے چاروں طرف جو ہے کٹی لی یا پھر ایسے تار پینسل وغیرہ کرے تاکہ جو ہے اسے مطلب کوئی جانور وغیرہ نہیں کھائے کوئی توڑے نہیں ہو تاکہ وہ اور اس کے کم سے کم پانچ یا چھ فٹ اونچا تار پینسل کی وہ کرے تاکہ سیفٹی رہے پودے کی
ہوں جیسے کہ اپن پیڑ لگات تو اس کی سیفٹی بھی ضروری ہے اس نہیں کہ پر لا کر چھوڑ د دیا تو اپنا فرض پورا ہو گیا اس کی بھی دیکھ بال ایک ب اچھے کی طرح کرنی پڑتے ہیں
بے شک بے شق خائی اور میار
ہاں
جی جتنا سیفٹی رکھیں گے ایسا نہیں کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ بت پودے لگا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو ارے بھائی اتے تھوڑی نہا پیڑ بڑا ہوگا پودا پودا آپ اس کی سیفٹی رکھو گے اس کا دھیان رکھو گے اس کو پانی وغیرہ دو گے صبح ام دو تین بار اگر پانی دو گے الحمد للہ وہ اگر آپ دھیان رکھو گے اور اسے کیئر کرو گے پانی دو گے تو جلدی بڑا ہوگا
ہاں جی جی
تو دیکھیے ہمیں جو ہے اور شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا دیکھیے شہر میں تو ماشاء اللہ سدھاوا لینے کے لیے ان آدمی جو ہے پارک دیکھتا ہے گارڈن دیکھتا ہے
ہاں جی
پارک میں جاتا ہے گارڈن میں جاتا ہے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے شدھ ہوا لینے کے لیے لیکن کیا ہے آپ سے ہم فرماتے ہیں جنا جی کہ اگر مانو کسی کا پرسنل مکان ہے شہر میں شہر میں کسی کا پرسنل مکان ہے اگر وہ جو دو پودے اگر اس کے م کان کے سامنے دائیں بائیں طرف گیٹ کے وہاں پر لگا لے تو کتنا سکون ملے گا اسے پارک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی
ہاں جی سی فارما ہے
اور ایسے ہی اگر مانو شہر میں سب اپنے اپنے جن کے گھر پرسنل ہیں وہ سب اپنے اپنے گھر کے باہر دائیں بائیں طرف اگر پودے لگا لے تو ماشاء اللہ جب ہوا چلے گی تو سب کو ہوا ملے گی دائیں بائیں طرف جیسے کہ پودے لگائیں گے تو دیکھو چاروں طرف ہرا بھرا ہو ہمیں واو پردوشن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ روکے گا اور ان سے جو ہے ہمیں سدھوا ملے گی وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے پودے سے ہمیں ہوا ہی نہیں ملتی پیڑ سے پیڑ میں پودے کے علاوہ پھل بھی ملتے ہیں اور ملتی ہے مانو کہ کئی بار لائٹیں وغیرہ چل جائے تو دیکھیے ہم باہر جو ہے پیڑ کی ہوا
جون کی پیڑ کی چا میں اپن باہر آرام کر سکتے ہیں جیسے نیٹ میں نی تو الے باہر سو بھی سکتے ہیں
بے شک بے شق صحی فرمایا آپ نے ذرا بالکل صحیح فرمایا
ہاں
یہ دیکھیے پیڑ پودے تو لگانا بہت ضروری ہے اہم ہے یہ واو پردوشن وغیرہ جو بڑھتا تا ہے لوگ باغوں کے سانس لینے میں د دقتیں آتی ہے دماکی بیماری ہوتی ہے سب یہی کارن ہے کہ پڑ پودے ولپت ہوتے جا رہے ہیں لوگ بغ پیڑ پدے کاٹتے جا رہے ہیں
ہاں جی بائی یہ بھی اپن پرکرتی کو نقصان پہنچائیں گے تو پرکر تو تھوڑا بہت تو دے گی نا ایھر گرمی ہے ایک ساتھ میں بارش کر دیتی ہے تو مطلب باڑھ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو
جی جی
اور یہ کام اس کے ساتھ چھیڑ چاڑ کریں گے تو پھر تو تو اپنا تو پک لے گی
بے سخت ب سختی فرمایا آپ نے
ہاں
پیڑ پودے سے دیکھیے بالکل الگ ہی دکھتا ہے نظارہ ہرا بھرا نظارہ جو دکھتا
ہاں اس سے اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے میں نظارہ تو جیسے ہمپ نے دیکھا وہ سب فار گھومنے آتے تو وہاں پر الگ الگ طکرح کے پیڑ پودے ہوتے ہیں تو دیکنے بھی اچھا لگتا ہے یہاں پر گھومنے میں بھی
جی جی دیکھیے اگر پیڑ پودے نہیں دکھتے نا تو خالی منجر سا لگتا ہے ایک دم خالی بالکل ڈبا جیسے خالی ہوتا ہے نا ویسے ڈ دکھتا ہے اگر جنگل نہیں پیڑ پودے نہیں دکھیں گے تو اور پیڑ پودے دکھنے تھے ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے خوبصورت نظارہ لاجواب
اچ
تو دھوپ میں جو تیزی ہوتی ہے تاپمان میں جو تیزی ہوتی ہے نا وہ کارن یہی ہوتا ہے کہ پیڑ پودے ولپت ہو رہے ہیں تو اس لیے جو ہے
ہوں
د میں تیزی تاپمان تیزی ہوتا ہے گرمی زیادہ لگتی ہے لوگ باغوں کو تو یہی کن ہے کہ پیڑ پودے وہ کاٹتے ہیں تو دیکھیے ہمیں پیڑ پودے نہیں کاٹے لگائے ہم شہر میں بھی ہم جو ہے پیڑ پودے لگائے شہر میں زیادہ ویو پردوشن اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ باغ جو ہے جو سادن چلاتے ہیں گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں تو ان کی سروس نہیں کرواتے اور دھواں پھینکتی ہے آئل پھینکتی ہے گاڑیاں تو سوچتے ہیں بعد میں کروائیں گے بد میں کروائیں گے ارے بھائی بع میں کیا اگر آپ اچھی گاڑی رکھے ہوگئے سروس کروا کے رکھو گے الحمد للہ آپ کو گاڑی جو ہے اچھے مطلب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہونے پھر بچے گا تو ہے آپ اسسی لاپرواہی نہ کریں گاڑی میں اگر پروبلم ہے بریک کی یا کوئی کلش وائر کی یا آئل پھییک رہی ہے تو ان چیزوں کو اچھے سے رکھے اچھے سے سروس کروا کے رکھے گاڑی کی
صی پر میں آپ میں نہیں تو
کیونکہ یہ اسی سے وایو پردوشن بھی بہت پھیلتا ہے دھواں پھینکتی ہے تو گاڑی تو دیکھیے ہمیں اچھی سے سروس کروائے اور ماشاء اللہ ا تاکہ ہم جو ہے س ان سے اچھی سانس لے سکے اچھی لے سکے اچھی آکسیجن لینے میں ہم کوئی دقت نہیں آئے
ہاں جی
چلو آپ سے بات کر کے میں بہت اچھا لگا الحمد للہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی اللہ حافظ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہاں جی آپ نےیا میں پیڑ پودے جو پرکرتی آ ہے تو نے سب کچھ بتایا اس کے لیے شکریہ خدا
بے شخ صحیح فرمایا آپ نے بالکل فرمائی ہے